ولیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم کیسے ہیں جی
افلا جی آپ ٹھیک ہے
جی شکر آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر شکر اللہ کاالی
ہاں کہے جی کھانا شانا کھایا
جی کھایا
اچھا آپ گھومنے گئے تھے کچھ شام کو
جی گیا تھا
کہاں گئے تھے
کہ م میں گی ا تھ ہ زیرو برج
اچھا کس ک سات میں تھی
میں اپنے فرینڈ سرکل کے ساتھ ہی گیا تھا
اچھا اچھا اس وقت کیا کر رہے ہیں
اس وقت میں اپنی بیڈ پہ ہوں
بٹھر تو سبھی ہے مگر کچھ کام شام کر رہے ہیں کہ ایسے
جی یہی کال کی آپ کو میں نے
اچھا اچا اس سے پہلے کیا کر رہی تھی
اس سے پہلے میں ڈوم اسکروننگ کر رہا تھا
اچھا گھومنے گئے اے مزہ آیا کمپنی کا- کے ساتھ تھا اپنی فرینڈ کمپنی کچھ کھایا پیا بھی?
جی کھایا
کیا کھا-
جی ہم گئے تھے پہلے ایکسٹریکٹ- اور ادھر ہم نے فروٹ کسٹرڈ کھایا-
اچھا-
جی-
خالی فروٹ کسٹرڈ باہر کھا اور کھ نہیں ہے-
اور- اور ہم نے شیک پیا
اچھا اچھا شیک بھی آپ نے شیک کون سا شیک مینگو شیک
نہیں مینگو پلس بانسی-
اچھا وہ ہیلدی ہوتا ہے وہ اچھا اس چیز سے پینا وہ ہیلدی ہوتا ہے مینگو پلس پہن نیک اچھا ہوتا ہے-
جی بالکل- بالکل صحیح کہا آپ نے-
کھانے میں کیا سبزی بنی تھی آج آپ کے یہاں-
میںم نے بولا تھا آپ کو دوپہر کو پیاز بنے تھے اینڈ رات کو بنے تھے ٹماٹر اور پینس-
اچھا- اچھا ٹماٹر وماٹر اس کو- پنیر ڈالنا تھا ساتفھ میں اس کو مزہ آتا ہے پنیر ڈال کے-
ہاں ڈالیں گے نئے اگلی بار سے
جی- جی
بالکل صحیح تھا
اور آپ کس پہ گئے تھے زیرو برج پہ اسکوٹی بائکس پہ یا گاڑی میں گئے تھے-
گاڑی میں گاؤچ
کتنے دوست کتنے دوست تھے آپ
ہم پانچ ہی دوست تھے
بیسٹ فرینڈ کون ہے آپ کا
میرا کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں ہے-
جی
میرے سارے دوست بچ فڈ ہے میرے
می بیسٹ فرینڈ ہی کوٹ ہے نا-
نہیں- نہیں- نہیں بالکل ہی نہیں-
اچھا جی یہ اپنا- اپنا پوائنٹ آف ویو ہے-
کیا کہہ رہے ہیں?
جی اپنا -اپنا خیال ہے ورنہ بیسٹ فرینڈ کوئی ایک ضرور ہوتا ہے-
نہیں میرا ویسا نہیں
اچھی بات ہے وہ بھی اچھی بات ہے- اور بتائیے آپ کی ماما- پاپا کہاں ہے-
ا بہت سو گئے
اچھا آپ کال دنیں ٹائم کیا ہوتا ہے کتنے بجے تک آپ کھانا کھاتے ہیں شام کا-
یہ ہم ساڑھے نو تک کھانا کھاتے ہیں نائن تھرٹی- جی
اچھا پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں-
نہیں- نہیں اس کے بعد ہم ہاں اس کے بعد سو ہی جاتے-
اچھا- اچھا وہ اچھی بات ہے جلدی سنا اچھی بات ہے- نماز پڑھییا اپنی
گ پڑی
اچھی بات ہے وہ بھی اور بتائیے کچھ سنائیے-
آپ سنائیے کچھ آؤ گئے تھے آج کہی گھومنے
جی نہیں بالکل بھی نہیں گھر کے کام ہی ختم نہیں ہوتے آج ویسے بھی صبح بارشیں ہوئی تھی تو موسم ٹھنڈا تھا مگر ٹائم نہیں ملا تھا کہیں جانے کا کچھ مہمان آ گئے تھے
کیا آپ کی فیوریٹ گھومنے کی جگہ کون سی ہے
سب اچھی جگہ ہیں جگہیں تو ساری اچھی ہے جب م ج موڈ ہو اچھا تو اگر آپ نزدیک کہ پارک میں بھی جائیں گے تو وہ بھی اچھی لگے گی جب آپ کا موڈ اچھا نہیں ہو آپ کا موڈ خراب ہو تو پھر آپ چاہے بیتا ویلی جیں آپ کو وہ بھی اچھی نہیں لگے گی یہ سب موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان انر فیلنگس ہوتی ہے انیں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیچاہ تو ہاں ہے میز ہارمن ہیں مار ہے اور یہاں پہ مجھے اچھا لگتا ہے سری نگر میں اگر کبھی جائیں تو وہ چلڈرن پارک ہے نا وہاں پہ
جی اقبال پارک کے سائڈ میں
ہاں وہی وہی وہ بچوں کے لیے اچھی جگہ ہے
اچھا اگر ہم بات کریں آؤٹ آف سری نگر کی
تو بہت سی اچھی جگہ ہیں مجھے ڈاکسم پسند ہے
جی کیا بولا آپ نے
راکسوں راکسوں
ڈیک سن نہیں ہے ڈیک سن ہے
ڈیکسن ہے پتہ نہیں میں نے ہمیشہ سے ڈیکسن ہی سنا ہے
نہیں لیکن ہے اس کو ڈیکس
ادھر کوکر ناگ ول اس سائڈ سے ہے میں گئی ہوں وہاں گئی بار اچھی جگہ ہے وہ
ج
دیکھنے والی جگہ ہے
بالکل صحیح کا
آ نہیں آک بھی
ہ
دیکس دیکس
جی گیا ہوں
آپ کو کیسی لگی وہ
بہت اچھی لگی میں کشمیر میں ہر جگہ گیا ہوں آپ بھر کو ایک ایسی جگہ بتا تو جہاں میں نہیں گیا رہوں گا
اچھا اچھا یعنی کہ آپ ہر جگہ گے ہیں گریز گئے گریز گئے
بھی گیا ہوں گریج بھی گیا ہوں گریج بارڈی پور سائڈ سے
ہاں وہ بھی اچھی جگہ ہے
جی بالکل آپ کیرن ویلی کہے ہیں کبھی
جی نہیں
جی آپ کبھی بابا دشی گئے ہیں
ہاں بابا رشتے کئی بار گئے ہیں
اچھا کیا آپ کبھی ہ ہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کبھی بنگس والالی گئے
جی ج بالکل ج نام سنا ہے اور رے بھی سنا ہے اچھی جگہ ہے وہ بہت اچھی جگہ ہے مگر گئی نہیں
میں وہاں بھی گیا ہوں آ آپ کیا کبھی پیر کی گلی گئے
بالکل بھی
تو آپ گئے کہاں ہے
ارے یہی گ جگہیں ہیں
اچھا
کشمیر میں ہی گنی چنی جگہ ہیں وہیں پہ گئی ہیں
آپ پلین اپ گئے ہیں کبھی
کون سی جگہ وہ کہاں پہ ہے
سونما کے اوپر
جی نہیں گئے ہیں مگر یہ پلین ٹاپ میں نے مجھے لگتا ہے آج پہلی بار س نا
اگر آپ نیچے سون مارگ سے ادھر پلین ٹاپ جائے تو وہ بیس کلو میٹر کا ٹریک پڑے گا
بیس کلو میٹر
جی
سنمرگ سے نیچے ہے وہ کے اوپر
اوپر اوپر مانو کہ ادھر سے جانے اور ادھر سے آنے میں ٹوٹل بیس م کے یہاں سھس ص سدھس
جی میں نہیں د گا سون مرگ تو گئے ہیں ہم مگر وہ کیا بولتے ہیں اسے سون مرگ کی پلین ٹاپ مجھے نہیں پتا جی کہاں پہ ہے
آ
اور اپنے بارے میں کچھ بتائیے
میں اگر بتاؤں تو مجھے کرکٹ کھیلنا بہت پسند ہے جی مجھے گھومنا بہت پسند ہے مجھے ڈرائنگ کرنا بہت پسند ہے اچھا
اچھا کیا ڈرا کرتے ہیں آپ
میں میں نے پرسوں ایک اسکو بنایا تھا سیلیبرٹی کو اپنے نام سناؤ کر رہے تھے کہ روشن
آپ آتے ہیں بنانی اتنی کیا آپ نے اس کا پورٹریٹ بنایا
جی میں نے اپنی ساری فیملی کا پورٹریٹ بنا رکھا ہے
اچھا اچھا اچھا آپ تو ماشاء اللہ سے بہت ٹیلنٹیڈ ہیں
جی بالکل
جی
جی بالکل صحیح کہا آپ نے
اور کیا پسند ہے آپ کو اور کیا ہبیز ہیں آپ کی
بس میں نے تو بتا دیا آپ بتائیے کچھ آپ کی کیا ہبیز ہے
اب کچھ نہیں یہ ہابیز مجھے کوکنگ پسند ہے
اچھا کیا آپ کو آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے بنانے میں جو اب جی
مجھے سب سے زیادہ پسند ہے ہ بٹر چکن
کیا
بٹر چکن بٹر چکن
اچھا بٹر چکن کیا آپ ریسیپی شیئر کر سکتی ہیں
شور شور کیوں نہیں
بتائیے کیا کرنا ہوتا ہے میں اب بناؤں گا بتاؤں گا آئین بناؤں گا
کل بتاؤں گی اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس ان شاء اللہ میں کل آپ سے شیئر کریں کی ریسپی
میری ممی کو کچھ بنانا ہی نہیں آتا
جی
میری ممی کو کچھ بنانا ہی نہیں آتا
کیوں وہ کیوں نہیں بناتی ہے کچھ
پتا نہیں اس کو بنانا ہی نہیں آتا کچھ ہاں بہت ڈم ہے
ہاں چلیے ایسی ہی ہوگی اس نے اپنی زندگی ایسے ہی نکالی ہوگی آ بات کرہ دن ہے ان کی زندگی کے آبارم کرنے دن ہے
نہیں نہیں وہ بہت یگ ہے
اور آ کہوں
اور رل شیز اونلی تھرٹی سکس ہیلو
جی
وہ ایسا نہیں ہو سکتا
کیوں نہیں ہو سکتا
ارے آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بڑی بھائی ہے وہ پڑھ رہی ہیں تو اس حساب سے وہ تھرٹی سکس کہاں ہوں گی
اچھا مائیبٹ تھرٹی سکس نہیں فٹی سکس
اچھا اچھا فورٹی سکس
یس یس یس مسٹیک ہو گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حفظ اللہ حاظ